السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بھائی جان کیسے ہوا آپ
جی بھائی الحمد للہ میں خیریت سے ہوں
ہاں بھائی جان تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ کی حیرت سے تو گھر پہ صب ٹھیک ہے
جی الحمد للہ گھر پہ بھی سب کلو آفیت سے ہیں اور آپ بتائیے آپ کے گھر پہ سب کیسے ہیں
ہاں بھائی جان میرے گھر پہ بھی سب خیر واقیت سے اللہ کے فضل و کرم سے تو آپ آپ فرمائیے کچھ آپ نے کھاناانا کھا لیا
جی الحمد للہ کھانا میں نے کھا لیا ہے
ہاں بھائی جان تو بہت ہی اچھی بات ہے تو میں بھی بیٹھا تھا میں نے سوچا آپ سے بات کر کے کچھ گان حاصل کر لیا جائے ہے نا تو بھائی جان آج میں آپ سے آن لائن شاپنگ اور آف لائن شاپنگ بھی بات کرنا چاہتا ہوں تو آج کل کیا ہوتا ہے کہ آج دور میں شاپنگ ہماری روز کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے پہلے لوگ ہر چیز خریدنے کے لیے بازار جاتے تھے لیکن اب انٹرنیٹ کی وجہ سے گھر بیٹھے بھی شاپنگ کرنا ممکن ہو گیا ہے میرے پائی اس لیے آج ہمیں دو طریقوں کی شاپنگ دیکھتے ہیں آن لائن شاپنگ ہے ایک دوس یہ آف لائن شاپنگ دونوں کے اپنے فائدے ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں تو بائی جان میں پہلی بات کرنا چاہوں گا کہ آن لائن شاپنگ کیا ہے آن لائن شاپنگ کا مطلب ہے کہ موبائل فون یا کمپیوٹر کی مدد سے انٹرنیٹ پر چیزیں خریدنا ہم گھر بیٹھے کپڑے جوتے کتابیں موبائل گھریلو سامان اور بہت س ہی دوسری چیزیں منگا سکتے ہیں صرف کچھ منٹوں میں آڈر ہو جاتا ہے اور مطلب کہ سامان ہماری گھر تک پہنچ جاتا ہے نا بھائی جان
جی جی
تو آپ بتائیے کچھ آن لائن شاپنگ کے بارے میں
جی آپ نے بہت زیادہ درست فرمایا ہر چیز آج ک آن لائن شاپنگ سے ہر چیز چند لمحوں میں میسر ہو جاتی ہے
ہاں بھائی جان
جی تو آن لائن شاپنگ کے لحاظ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں شاپنگ آن لائن شاپنگ اور آف لائن شاپنگ دونوں اہمیت رکھتے ہیں ت اپنی
ہاں بھائی جان بہت ہی اچھی بات بات میں
تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شاپنگ سے مراد کیا ہے تو شاپنگ سے مرد اپنی ضرورت یا پسند کی چیزوں کو خریدنا ہے جیسے تو آج آج کل کی دنیا میں تغیر ایک قدرتی عمل ہے پہلے لوگ خط لکھا کرتے تھے تھے ٹیلی فون آیا اس کے بعد اس کے بعد موبائل آیا
پھر ویڈیو کال آئی اور اسی طرح اب خریداری کے طریقے بھی بدل گئے ہیں تو آف لائن اور آن لائن طریقے سے بھی چیزیں خریدی جا رہی ہے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو کیا میں آپ کو تھوڑے سے آن لائن شاپ انکے فائدے بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے سب سے پہلا فائدہ وقت کی بچت ہوتی ہے بازار جانے کی ضرورت نہیں ہوتی دوسرا فائدہ آسان مطلب کہ آسانی ہوتی ہے ہمیں ہے نا ایک د دن ہو یا رات کسی بھی وقت شاپنگ کر سکتے ہیں ہے نا تو تیس کا فائدہ زیادہ ملک انتخاب ہیں اسی جگہ پر بہت سی چیزیں اور بہت سے برانڈ دیکھیں گ ملتے ہیں میرے بھائی مطلب کہ اور کیا ہے تو ہمیں ڈسکاؤنٹ اور آفرس بہت سارے ملتے ہیں آن لائن شاپنگ پہ آن لائن اکثر سیل آن لائن شاپنگ پہ اکثر سیل چلتی رہتی ہے جس سے پیسہ بچ جاتا ہے نا بھائی جان
جی
تو بھائی جان مطلب کہ اور کیا ہوتا ہے اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم گھر بیٹھے مختلف چیزوں کی قیمت کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور جو بہتر لگے وہ خرید سکتے ہے نا بھائی جان
جی جی
ہاں بتائیے آپ بھی کچھ
جی تو آپ نے جیسے بتایا کہ مختلف قیمتوں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اس سے گراہکوں کو بہت ساری سہولت بھی مل جاتی ہے اور آفر میں بھی بہت بھاری چھوٹ مل جاتا ہے اپن کو
ہاں بھائی جان
اور فائدہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پہلے سامان ہمیں خرید کر گھر تک لانے پڑتے تھے اور مش کل مرحلہ ہوتا تھا لیکن اب سامان خود اپنے دروازے تک پہنچ جاتا ہے تو بہت ساری سہولیت بھی ہوتی
ہاں بھائی جان
اور گراہکوں کے تجربات بھی ہمیں پتہ پڑتا تے ہیں
ہاں بھائی جان
کسی چیز کو خریدنے سے پہلے دوسرے لوگوں کی رائے بھی پڑھنا ایک سمجھداری کا قدم ہوتا ہے
ہاں بھائی جان تو میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں آن لائن شاپنگ کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں آن لائن شاپنگ پہ بھی کچھ نقصانات ہیں جیسے کبھی کبھی تصویر میں چیز اچھی لگتی ہے لیکن اصل میں ایسی وہ نہیں ہوتی کبھی سائز یا رنگ غلط آ جاتا ہے کبھی سامان دیر سے پہنچتا ہے اگر کسی مطلب کہ غیر بھروسے مند ویب سائٹ سے شاپنگ کی جائے تو دھوکا بھی مٹ سکتا ہے میرے بھائی تو اس لیے ہمیشہ بھروسے مند رہ سائٹ سے شاپنگ کرنی چاہیے اور آڈر دینے سے پہلے ریویو ضرور ہمیں چیک کہنے چاہیے ہے نا کیونکہ ہم نے ہم ہم جس ہمیں اپنے پیسوں سے وہ شاپنگ کرتے ہیں وہ محنت کے پیسے ہوتے ہیں ہمیں ان کو خض ح جیں ایسے ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے ہمیں سوچ سمجھ کے اس کو استعمال کرنا چاہے ایک اچھا کسٹمر وہی بن سکتا ہے جو اپنے پیسوں کو اچھی طریقے سے استعمال کرے ہے نا تو میرے بھائی آپ بھی فرمائے آپ مجھے آف لائن شاپ شنگ کا کچھ بتا دیجیے کیا ہوتی ہے یہ آف لائن شاپنگ
جی جیسے آپ نے آن لائن شاپنگ کے بہت سارے فوائد بتائے
ہاں بائی چانس
تو اسی طرح آف لائن شاپنگ کے بھی بہت سارے فوائد ہیں
ہاں بھائی جائی
جی تو آف لائن شاپنگ سے جو دکاندار رہتا ہے ان ان کی بھی خدمت ہو جاتی ہے
ہاں بائی جا
بھی انہیں بھی اپنا گھر چلانے کے لیے کچھ حاصل ہو جاتے ہیں پیسے
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان بالکل صحیح بات ہے
تو جیسے آج کل ہم سب آن لائن شاپنگ ہی کر رہے ہیں تو اس سے دکانداروں پر بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے
ہاں بھائی جان بالکل صحیح بات ت آپ
جی تو آپ آپ یہ بتائیے آف لائن شاپنگ سے کیا کیا اور مرحلے پیدا ہو جاتے ہیں
ہاں بھائی جان تو پہل ہم دیکھتے ہیں کہ ا آف لائن شاپنگ ہوتی کیا ہے مے بھائی آف لائن شاپنگ کا مطلب ہے کہ ہم خود بازار یا دکان جا کر چیز خریدتے ہیں ہم چیز کو دیکھ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ لگا کر اس کی کوالٹی جان سکتے ہیں اور پسند آنے پر پورن گھر لے آتے ہے نا
جی
تو آف لائن شاپنگ پہ کچھ یہ کچھ خواہد ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم چیز کو مطلب کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کپڑا پہن کر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سائز ٹھیک ہے یا کہیں پہ کچھ دقت نہ ہو کپڑا کٹ ہوا نہ ہو تو ہم وہ اپنی آنکھوں سے وہیں پہ دیکھ سکتے تو دکان والے سے بات اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ب سامان اسی وقت مل جاتا ہے تو آف لائن شاپنگ کے کچھ فوائدوں کے ساتھ ساتھ اس کے بھی کچھ نقصانات ہیں میں آپ کو بتا دوں تو آف لائن شاپنگ میں بازار جانا پڑتا ہے جس میں وقت اور محنت لگتی ہے کبھی ٹرافک کی وجہ سے بھی پریشانی ہوتی ہے ہر دکان پر ہر چیز نہیں ملتی مطلب کہ کبھی قمت مطلب قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے اور ہر جگہ سیل بھی نہیں ہوتی ہے نا برائی جان
جی جی بھائی
تو آپ بھی کچھ بتائیے اسی پہ
تو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ سہولت تب تک نعمت ہے جب تک اس کے ساتھ احتیاط بھی ہو
ہاں بائ جان
تو جیسے ٹیکنالوجی انسان کی خادیم ہونی چاہیے مالک نہیں
ہاں بائی چانس
اگر ہم اس کا سمجھداری سے استعمال کریں تو آن لائن شاپنگ ہماری زندگی کو آسان بنا سکتی ہے لیکن اگر ہم لاپرواہی کریں تو یہ یہی سہولت پریشانی کا سبب بھی بن سکتی ہے
ہاں بھائی جان
تو اسی طرح ہمیشہ ہمیں بھروسے مند ویب سائٹ سے ہی خریداری کرنی چاہیے
ہاں بھائی جان
اور ریٹرن ریفنڈ کی پالیسی کو بھی سمجھنا چاہیے
ہاں بھائی جان بالکل صحیح تھا آپ نے
جی
ہ ہاں بھائی تو مطلب کہ ہمیں کیا کہ آن لائن اور آف لائن شاپنگ کا مقابلہ کیونکہ اگر کسی کے پاس وقت کم ہو اور وہ گھر بیٹھے شاپنگ کرنا چاہتے ہو تو آن لائن شاپنگ بہتر ہے میرے بھائی لیکن اگر کسی کو کوالٹی دیکھنی ہو سائز چیک کرنا ہو وہ یہ دونوں طریقے اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں نا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ہمیشہ سوچ سمجھ کر شاپنگ کرنی چاہیے اسم رور کی چیزیں خریدنی چاہے آن لائن شاپنگ ل کرتے وقت بھروسے مند ویب سائٹ کا استعمال کرنا چاہیے اپنی معلومات اور پیسے کو محفوظ رکھنا چاہیے اور شاپنگ سے پہلے قیمت اور کوالٹی کا مقابلہ ضرور ہی کرنا چاہیے ہے نا
جی درست فرمایا
تو بتائیے آپ بھی کچھ اسی سے
تو یہ آپ نے بہت ہی درست چیزیں بتائی
ہاں بائی جان
جی تو اس لیے ہمیں اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ تصبور اور حکمت سے فیصلے کرنا چاہیے ہمیں
ہاں بڑ ج
اس لیے آن لائن شاپنگ کرتے وقت بھی ہمیں جلد بازی کے بجائے غور و فکر کرنا چاہیے
ہاں بھائی جان بالکل اچھی بات کی ہے آپ نے
جی
کیونکہ یہ ہمارے محنت کے پیسے ہوتے ہیں
جی ہمارا محنت کے پیسے ہوتے ہیں اور وہ کہیں اپنی سرمایہ کاری ضائع نہ ہو جائے اس لیے ہمیں بڑے احتیاط سے ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے
ہاں بھائی جان
جی جی
تو بھائی میرے مطلب کہ آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آن لائن شاپنگ اور آف لائن شاپنگ دونوں کے اپنے فواہد اور نقصانات ہیں کوئی بھی تری کا برا نہیں ہے بھائی م تو اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت ر اپنا بجٹ کے مطابق صحیح فاصلہ کریں اگر ہم مطلب کہ عقل مندی سے شاپنگ کریں تو ہم پیسے بھی بچا سکتے ہیں وقت بھی بچا سکتے ہیں اور بہترین چیزیں بھی حاصل کر سکتے ہیں نا بھائی تو بھائی جان ہم دگوں نے بات پیری تو ہمیں چاہیے کہ اپنی بات کو آگے بھی لوگ ان تک پہنچائے تاکہ وہ بھی ان دونوں حالانکہ دونوں دونوں آپشن کاح سےح استعمال کرے آف لائن شاپنگ کا بھی آن لائن شاپگ کا بھی کیونکہ ہمیں زیادہ تر ہماری جو مہیلیں ہیں وہی آن لائن شاپنگ کرتی نہیں زیادہ تو ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ فیک ویب سائٹ اس پہ مت جایا کرو یہاں ہ اچھا ملتا ہے کہاں پہ کیا ہوتا ہے تو ہمیں سمجھانا چ تو بھائی میں نے آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اللہ آپ کا برہم کرے بڑا سوچے تو اللہ پ اپنا
اللہ حافظ اللہ حافظ